پیئر ڈٹ خراب کرتی تھی
گرمی سے بھی ٹھیک ہے
کہ تم کرو کام تم یہ پکرؤ بٹن دب ت فون بند کرو
میں نے فون کیا تھا ب ج کٹ گئی نا کال
اور ابت کاٹیار ایک اور ضائع ہوئی کیا کرتے ہو تم
اور کیا مجھے آج تین کالج ضائع ہو گئے کیا بتا
مجھے دوسری کالز آیا وہ تیسری
تو نے کس کے ساتھ کی تھی بات
ارے تیرے ساتھ دو کے کی اور ابھی کی ایک ہوئی تھی نا م تو نے وہ کاٹی اب مجھے یہ تیسو کال ہے
ہاں وہی نا ایک ہو گئی خراب
ہاں مربائی چوکی ہوتی
ہاں اور سناو گھر میں سےبھی
ہ اا سارا ہے ہو س سارا ہے
قرآن کی قسم کچھ نہیں
ج اور کیسا چل رہی ہے پڑھائی وڑھائی کے لیے
پڑھائی کچھ نہیں چل رہی ہے زیرو
ج ایگسامس
ایگزام ہے نا پرسوں سے ٹین تھری کا ایگزام ہے ایک پیپر
بٹے کی کیا آ رہا ہے وسے
تم کوکب میرے
ہاں سام جلہلہ
سیون جول
ہاں
تب ریان کو پہیدا پیپر ہے تمہارے کیا سب
پہلا وش مجھے تمہارا ہی ج آانا چاہیے
اوکے اوکے میں کون سا فوٹو چڑھا ہوں
سرانا
مجھے میں کون سا فوٹو چڑا ہوں
میں ب رہا ہوں کوئی بھی چڑھانا جو اچھا ہوگا ج مارے اور تمہارا اور میرے ساتھ کوئی فوٹو ہے
ہاں ہو گا شاید ہوگا شاید
اچ
اور کیا شار ہوتا ہے شاعر بولتا ہے میری کشتی واہن ڈوبی ادھر پانی کم تھا
شاہل میں نے بولتا ہے شاہل بولتا ہے
ہاں بولو
ہاں ڈرو میں کہاں دم تھا مجھے اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں اور کم تھا
واہ واہ یہ شاعری کس نے سکھائی پاپا نے
بپا میں نے میرے دادو نے سکھائی تھی
ان نہیںائ پاپا نس کا یہ شاید حس
اب میں نے میں نے ایک ریپ نکالا تو پوچھ سکتے ہو کیا
ہاں بولو بولو
اپنا میں کرتا ہوں شاعری نہ تو پڑھتی سیز ہے وہ بت ایک چیز ہے جس میں ہم دونوں عمر قید ہے رہے گی رہے گی گواہ کبھی بولا اسے جھوٹ نہیں سوال کرنے والا ہے جواب جیرے کابور نہیں
اوکے
مجھے چھو کے جانا مجھے چھو کے جانا ایک خد سے کم ہے
تم یہی پڑھتے ہو تمہیں یہی تم یہی پڑھتے ہو شاید عمر سر کے پاس
س ب ہونا تو
اب مجھے کرنی ہے نا ادھر سے بات مر رہے ہیں کال ضائع ہو جائے گی
اچھا اپر سے کم نہیں مجھے چھوٹیے ذمہ دار تو اب خود تھی مجھے افسوس ہے کہ وہ مجھے چھوڑ گئی افسوس یہ ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے خوش تھی
ہاں پھر
چلو چ تو بولے آپ جگاش میں ملتا نہیں تھا تیرا تو ہمش کلب تش سے ملتا نہیں مرنے سے پہلے ملنا ہے ہر صورت میں اب اسے شکوا ہے ایشو مجھ سے ملتا نہیں تھا چی چیخ دیا مجھے رکھ دو اس کالوں کو محبت ہو گئی چلو اب مبارک ہو
ہاں پھر
تم کیا ہوتی ہے محبت ایک چیز ہے جو ملتی قسمت والوں کو بس اتنا ہی ہے میری جان
تمہارا پیٹ کیوں اتنا باہر نکلا ہے یہ ریب گ کہ گا گا کے
ما موسن بائی کہاں ہے
محسن بائی بیٹھا ہے سورہا ہے
ہپ بولو اور کتنا ٹائم ہوا
ٹائم چار منٹ ہو گیا سر ہونا
چار کن پانچ
چ اچھاچ
چار کیا ہوا
ہاں س
فور
ہاں
میں بروں چار کیا ٹ سیکڈ
چار ٹینٹی ٹو
ٹی ٹو ہو گ پانچ پانچ ہ پانچ ہو گے دس
اور سناؤ
کال کر اگر ہم موبائل کال کر رہے ہو تو ہمارا اسمٹپ کے ہوتے ہے
وہی نا یہ تم نے کیا نا سب
دیکھو ہم کل کتنے بجے ملیں گے
کل ملیں گے جتنے بجے تو بلا ہی نہیں آئے گا دس گیارہ بجے
ہاں دس گیارہ بجے اٹھوں گا میں نچ سے تو پھر میں دو گا م ٹھیک ہے
ہاں پھر
اس کے بعد میں پیوںں گا چائے
ہاں پھر
اس کے بعد آؤں گا میں تمہیں بلانے ٹھیک ہے نہیں فون کروں گا میں تمہیں توھر ہم بٹھیں گے دکان پے
اوکے
ہیلو
ہم کر گ چیز ایک
کیا
جوڑ ہے بھی وہ
ہاں بولو
چار فون لائیں گے
ہاں
دو رکھے گا ایک ایک فون پہ رکھیں گے کال دو فون پہ رکھیں گے کال
ہاں
دو پہ رکھیں گے اور دو وائس
ہاں
خود بیٹھیں گے
یہ نہیں کر سکتا
تمہاری قسم ہو جائے گا
دیکھتا ہے وہ دیکتا ہے
کریں گے ٹرائی دو کریں گے ہم دو کالوں کو ہم وہی کریں گے
پہلے اللاس کو بولے
اس کیا اس کو نہیں پتا ہے تم سننا میری بات ت کو میں نے بول نا تو سن میری بات
سر وہ دو فون کیسے ا لا ہے ذرا تو مجھے وہ
تو جو ہے نا وہ فون جی ٹو کچھ اور میں بھیہ لاؤں گا کوئی فون دیکھیں گے اگر ہوگا
نہیں ہوگا پھر فوجود میں ہم ہمیں کیا لگے گا دس منٹ کچھ نہیں لگے گا ہمیں
ا سر میں دراز ہوتا ہے
ہم مت نہ کریں گے ویسے وہ ہم کریں گے دس منٹ کیا نا فون
ہاں
ایک اور کی پھر دو ت تین لنٹ رکیں گے پھرن اور دس منٹ کریں گے پھر اور دو تین منٹ رکیں گے پھر اور دس منٹ کریں گے
اوکے اوکے وہی کریں گے
ہم ویسے نہیں کریں گے کٹنگ جیسے اور کریں گے کٹنگ جیسے اور کریں گے
ہاں تمس سج ہوے
ہم آرام آرام سے کریں گے ہمیں جانا کہاں ہے
ہاں ہاں آج کے لیے اتنا ہی رکھیں گے کال
ہاں تمیں اور تمہیں کتنے کالے ہوئی ویسے
مجھے ہوگئی گیارہ کالس اس میں دو خراب ہے
تو اچھا اچھا یہ دو کہاں تین خراب ہے
نہ نہ وہ لے کے وہ نا تین تین ہو گئے آٹھ آٹھوں میں سے دیکھیں گے کتنا دیں گے سات سو دیں گے چھ سو دیں گے
آرٹس ہو دیں گے کہاں آرٹس کالج کہاں ہو گئی مجھے تو تجھے کہاں ہوئی آرٹھ کالج
مگر پاگل آٹھ ہو گئی نا مجھے سننا میری بات
اب ہو رہا ہوں میری جان تین تجھے میرے ہی ساتھ ہوئے
ہاں ایاس کے ساتھ مجھے ہوگئے تین ہوگئے چھ
ہاں
فہیم کے ساتھ ہو گئی تین کتنے ہو
چھ سات آٹھ نو نو کالے ہوئے نو سو روپئے
نو سو نو سو میں ہوتا ہے بتایا کتنا آئے گا اسی بھی ہے نا اس میں
ای بھی ہے
اور کیا ہے
سپ
آ مجھے نا ایک کال ہو گئی خراب نو منٹ اور فورٹی سیون منٹس میں
تمہیں پتہ ہے نو ملٹ فورٹی سیون پہ ہو گئی مجھے کال ہے خراب فون کٹ گیا الیاس سے
اور کیا پھر وہ برا لگتا ہے پر ہوتا ہے
اور کیا دو منٹ سے ہو گیا تھوڑا سا ٹائم کتنا ٹائم ہوا
ائم وہا آٹ پٹ
آٹھ منٹ اور کرے گا اس کے بعد کہ نہیں
یہ بھی مر
جو تو بولے گا
نہیں نہیں کل کریں گا وہ اچھے سے
آلکار گے
ہاں وہ مڈ نہیں ہے پرس سے آٹھ منٹ ہو گئے
دو منٹا ہے
ہ اگر سے اگر میرا سنے گا نا
ہاں
اگر ساڑھے بارہ تک تو ہوگا نا اگر اٹھا جگہ ہوگا ساڑھے بارہ تک
ہ
تو ساھے بچ
میں نہیں کر سکتا ہوں میں سویا ہوں گا شاید مجھے سر میں در اگر اگر میں ٹھیک ہوتا نا ہم کہتے ہیں دو بجے تک
کتنا بجے سوتا ہے
میں سوں گا لگ بھگ بارہ تک
بارہ تک سوئے گا
ہاں اور سنا ن نا بیمار مجھے سر میں درد ہے مجھے شاید فیور ہے
پت کچھ ٹھنڈا ونڈا پ
نہ نہ اصل میں نا میں صبح تھا نا دھوپ میں جب ہم کالنگ کر رہے تھے الیاس اور میں
کہاں پر سے د پر
گھر کے دکان کے باہر
ا ہ
پچین بہت آیا ج نا ت مل گیا
لگتا ہے ہم کریں گے کام ہے دکام میں اچا اچھا نہیں ہوگا ہمیں ایسے ہی مجھے لگتا ہے اچھا ہوتا ہے نا گھر میں ہی
ہاں ہاں مجھے بھی لگتا تھا یہ میں بولتا تجھے ایسے ہی کریں گے
کیاب ہول رہا ہے کل کیسے کریں گے سر
میں بیٹھوں گا دکان میں تو بیٹھ بیٹھ گئے میں ورنہ دھوپ میں کیا کرے گا ادھر سنا میری بات اوکے کتنا ٹائم ہوا
بس ٹائم ہونے والا ہے مگر تو دس منٹ ہوں گے نا تو دس منٹ تھوڑا آگے چڑھانا
وہ مجھے پتا ہے میں دس دس کو کڑتا ہوں فون
دس دس دس پندرہ پے کاٹنا
ہاں پندرہ دسکار کوٹ
ہاں یہ ہوتا ہے نا یہ ف